ہاں جی سلام
جی وعلیکم السلام کیسی ہو آپ
جی میں بالکل خیریت سے ہوں آپ فرمائیے آپ کیسی ہو
جی ماشاء اللہ ہم بھی بالکل خیریت سے ہیں بس اب اب دیکھ تو رہی ہی ہیں موس م بڑا ہی سہانا ہو رہا ہے کل سے تو اتنی بارش ہو رہی ہے یہ بالکل بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے
جی بالکل بالکل ہاں میں نا اور کھانا لائی
جی کھانا وانا ہو گیا بس یوہی بیٹھے ہوئے تھے ہم نے سب بچ بچوں کو ہم بتا رہے تھے کہ سمے کا ہم نے کتنا مطلب سمے ہمارے لیے کتنا ہی زیادہ اہم ہے سمے ہمارے لیے اتنے زیادہ اہمیت رکھتا ہے تو ہمیں سمے کو بالکل بھی برباد نہیں کرنی چاہیے یہی باتیں ہم بچوں کو بتا رہے تھے بس
جی جی بالکل بالکل صحیح کیا آپ نے بچوں کو سمجانا سچ چاہیے اس بارے میں اگر نہ پیسہ کھو جائے تو واپس کمایا جا سک تا ہے لیکن جو بیتا ہوا سمے کبھی واپس نہیں آتا
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ ایسا ہوتا ہے سمے تو اللہ کی دی ہوئی بےحد ہی مطلب قیمتی نعمت ہمارے اوپر اب ہمارے سمے کو ہم برباد کر دیں گے تو پھر ہمارا سمے تو کبھی ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آئے گا
جی جی بالکل صحیح کہا آپ نے اس لیے نہ ویک تی کو اپنے سمے کا نہ صحیح سے شرو کرنا چاہیے اب ویسے کیا تم اپنے دن کا سمے پہلے ہی طئے کرتی ہو
جی بالکل ہم تو اپنے سمے کا بالکل ہی اچھی طرح سے اس کو مطلب اپنے سمے کو بالکل ہی اچھی طرح سے بتاتے ہیں ہم آپ اپنا کام بالکل سمے پے کرتے ہیں ہمیں جو کام رہتا ہے ہم بالکل بھی دیری نہیں کرتے کسی چیز کے لیے کیونکی ہمیں پتہ ہے اگر یے سمے ایک بار چلا گیا تو پھر تو وہ سمے دوبارہ واپس آ نہیں سکتا تو یہی باتیں ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بھی بتاتے ہیں کی بھلے ہی وہ ان کے اسکول کا کام رہے بھلے ہی ہمارے شہر کے دفتر کا کام رہے یے پھر گھر کا کوئی بھی کام رہے انہیں ہمیں بالکل سمے پے کرنا چاہیے کیونکی ایسا ہوتا ہے اگر سمے ایک بار چلا گیا اور ہم کل کل کر کے جیسے کچھ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہیں وہ لوگ نہ کام کو ٹالتے رہتے ہیں کی نہیں آج نہیں کل کہ ابھی نہیں کچھ سمے بات کرلیں گے ایسے کرتے کرتے کرتے کرتے وہ لوگوں کا کام کبھی ہو ہی نہیں پاتا ہے کیونکی ان کا سمے چلا جاتا ہے اور جب یے چیز مطلب پتا چلتی ہے کی ہمیں اپنے سمے پے اپنا کام کر لینا چاہیے تھا تو انہیں اس چیز کا بے حد ہی پچھتاوا بھی ہوتا ہے تو ہم نہیں چاہتے کی ہمارے گھر میں یا ہم ہمارے بچے کوئی بھی اس چیز کا پچھتاوا رکھے کی ہم نے اپنے سمے پے اپنا کام نہیں کیا اس وجہ سے نہ ہم سب کو اپنا کام بالکل سمے پے کرنا چاہیے
جی بالکل بالکل اب ایسے نہ سمے پر کام کر لیتی ہیں تو نہ یے بہت اچھی عادت ہے اسے کہ کام سمے پر پوری ہو جاتی ہیں اور نہ سمے کی پابندی سفلتا سفلتا کی ویسے میں نے سنا تھا کی جو سمے کی پابندی ہوتی ہے وہ سفلتا کی پہلی سیڑھی مانی جاتی ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہے آپ اب جب ویکتی اپنے سمے کا ہی اچھی طرح سے استعمال نہیں کرے گا اپنے سمے کی قدر نہیں کرے گا تو پھر سمے بھی تو اس کی بالکل قدر نہیں کرے گا اب سمے تو کسی کے لیے رکتا ہے نہیں وہ اپنا آتا ہے ہمیں اپنا کام آتا ہے ہمیں بتاتا ہے اور پھر وہ تو آگے بڑھتے ہی رہتا ہے وہ ہمارے لیے تو رکے گا نہیں ہم بھلے ہی رک جائے گی کی نہیں ہم اپنا کام بعد میں کر لیں گے پر سمے ہمارے لیے بالکل بھی نہیں رکے گا اس لیے کہتے ہیں ہمیں سمے کی قدر بالکل کر مطلب اچھی طرح سے کرنی آنی چاہیے
جی بالکل بالکل میں نے بھی دیکھا ہے جو ودیارتی سمے کا صحیح سے نا ابھی پڑھائی میں اچھادرشن کرتے ہیں
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ اب ہم دیکھیے ہمیں کچھ بھی چیزیں کرنی رہیں گی تو ہم اس کے لیے تو ہمیں سمے تو چاہیے ہی ہوگا اور اللہ تعالی نے ہمارے جو ہماری سب کو مطلب ہماری دنیا میں سبھی کو چوبیس چوبیس گھنٹے دیے ہیں چوبیس چوبیس گھنٹوں کا اب ہم اچھی طرح سے استعمال کریں تو ہمارے لیے چوبیس گھنٹے بے حد ہی زیادہ ہوتے ہیں اگر ہم ان میں سے بارہ گھنٹوں کا بھی اچا اچھی طرح سے اچھے کاموں کے لیے استعمال کریں ان بارہ گھنٹوں میں ہم اپنے کام پورے کرے تو وہ چیز ہمارے لیے آگے چل کر بےحد ہی اچھی ہوگی کیونکہ ہم گھر ابھی جا کر محنت کریں گے اور اپنے کام اپنے سمے پہ پورا کریں گے تو آگے چل کر کے ہمیں بالکل بھی کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی ہم سفلتا کی ہی سیڑھیوں پر چڑھیں گے اگر ہم اپنے کام سمے پہ کرتے ہیں تو
جی جی انشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے اب ایسے نا کام کو ٹالنے کی عادت ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ نقصان داک ہوتی ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہے آپ ایسا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں موبائل فون چلانے میں اپنا سمے ویرتھ کر دیتے ہیں موبائل فون بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بری چیز ہے اسے بھی چلایا جاتا ہے اس سے بھی کچھ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم سیکھتے ہیں پر اس میں فالتو جیسے ویڈیوز دیکھنا یا گیمس کھیلنا یہ ساری چیزیں تو بالکل سمے کو برباد کرنے والی ہی چیزیں ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں گھر پہ ٹی ویاں دیکھتے ہیں وہ ان کے گھر کی ٹی ویاں دن بھر چالو رہتی ہیں بجلی کا بل ان کا الگ بڑھ رہا ہے ٹی وی ان کی دن بھر الگ چالو ہوتی ہے اور وہ لوگ اپنا سمے بس ان ساری چیزوں میں ہی برباد کر دیتے ہیں اگر وہ چاہیں تو اپنا کچھ کام کریں یا کہیں کچھ کام میں اپنا دماغ لگائے کچھ نئی چیزیں سیکھنے کا کو سیکھنے کی کوشش کریں تو وہ لوگوں کے لیے وہ چیز کتنی زیادہ اچھی رہے گی
جی انشاء اللہ بالکل ویسے نا ہمارے جو بزرگ ہیں نا وہ بھی کہتے ہیں کہ آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے جو کام سمے پر ہو سکتا ہے اسے ترنت پورا کرنا چاہیے
بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ یہ تو ہمارے یہاں شروع سے ہی چلتے تا یہ ہے کہ جو ہمارے پاس جو بھی کام رہے وہ ہم بالکل ہمارا کام سمے پر ہی کریں تبھی اچھا رہے گا کیونکہ ایسا ہوتا ہے اگر ہم سمے پر اپنا کام نہ کرے تو ہماری وہ عادت بن جاتی ہے اور اگر ہمیں اس چیز کی عادت لگ گئی تو یہ عادت بے حد ہی زیادہ بری عادت ہے کیونکہ ہمیں اپنا کام کام ہم اپنے سمے پر پورے نہیں کریں گے تو بعد میں چل کر ہمارے تو کوئی بھی کام پہ ہم سفل نہیں ہو پائیں گے ہمارا کوئی بھی کام اچھے سے نہیں ہو پائے گا اور اسی کی وجہ سے ہمیں کوئی آگے چل کر کام بھی نہیں دے گا اگر ہمیں اپنا کام سمے پہ کرنے کی عادت ہی نہیں رہے گی
جی بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے اب ایسے نا سمے کا مہیتو کیول پڑھائی میں ہی نہیں بلکہ ہر چھت ر میں ہوتا ہے ویاپاری کسان کھلاڑی اور جو کرمچاری سبھی کے لیے سمے مہتپورن مانا جاتا ہے
بالکل صحیح کہ فرمارہی ہیں آپ اگر ایک کھلاڑی نیمت سمے پر اب ابیاس نہ کرے یہ لوگ مطلب بالکل اس سمے پہ ابیاس نہیں کریں گے کوشش نہیں کریں گے وہ لوگ اپنی پریکٹس نہیں کرتے رہیں گے تو آگے چل کر وہ لوگ اپنے کھیل پر کھیلیں گے کیسے یہ بتائیں آپ اگر وہ لوگ اتنے دن سے پڑے ہیں تو ان کو تو آلس تو آگیا ہوگا تو وہ اپنی باڈی کو اپنے شریر کو جب تک تندرست نہیں بنائیں گے جب تک وہاں پہ ابھیاس نہیں کریں گے تو وہ لوگ کھیل کود پہ کیسے جائیں گے اور ویسے ہی بچے ہوتے ہیں اسکول پہ وہ لوگ جب تک اپنے گھر پر پڑھائی نہیں کرتے ہیں گھر پہ دیا ہوا اپنا کام نہیں کر ہوم ورک اور یہ لوگوں کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا کام اپنے سمے پر کر لینا چاہیے تھا ایسی بہت سے کام ہے جو ہوتے ہیں ہمیں اپنے سمے پر کر لین کر لینا چاہیے چاہیے کسان کو دیکھو اگر وہ سمے پہ اپنی فصل نہ لگائے سمے پہ اپنی فصلوں کا دھیان نہ دے سمے پہ انہیں نہ کاٹے سمے پہ انہیں ہم تک نہ پہنچائے تو ہم کھانا کیسے کھائیں گے ہم تک کھانا کیسے پہنچ پائے گا مطلب ہم دیکھا جائے تو سب کو اپنا کام سمے پہ کرنا بےحد ہی زیادہ ضروری ہے
جی جی بالکل بالکل ہمیں نا سمے کا صحیح اپیوگ کرنے کے لیے نا ایک یوجنا بنانی چاہیے سمے سب سے پہلے دن بھر کی کاموں کی یوجنا بنانی چاہیے اور مہتپورں کام کاموں کو نا پراتمکتا بھی دینی چاہیے اس سے کیا سمے کی بچت بھی ہوتی ہے
جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ ویسے ہمیں تو سمے برباد کرنے کا سب سے بڑی وجہ یہی لگتی ہے کہ کچھ کچھ کے گھر والوں کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ہے انہیں بتاتے نہیں ہے بس وہ موبائل فون یوز کر رہے ہیں ٹیویاں دیکھ رہے ہیں تو انہیں بالکل بھی منع نہیں کرتے ہیں اس چیز کے لیے اگر ہم انہیں شروع سے ان ساری چیزوں کے بارے میں بتائے تو انہیں آگے چل کر تو اس کی ضرور عادت رہے گی تو وہ لوگ اپ نا سمے بچائیں گے انہیں بھی پتا رہے گا ک ہمارے لیے کتنا زیادہ قیمتی ہے ہمیں اسے بالکل بھی برباد نہیں کرنا چاہیے
جی جی انشاء اللہ بالکل ویسے نا سمے کا اب صحیح اپیوگ کرنے والا ویکتی نا اپنے لچوں کو آسانی سے پراپت کر سکتا ہے
بالکل صحیح فرمارہی ہیں آپ اور تو ہم میں تو سب سے یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں اپنا سمے کا اچھا اچھی طرح سے اور بہتر طرح سے اپیوگ کرنا چاہیے تبھی ہمارا سمے ہمیں آگے چل کر سفلتا کی سیڑھیوں میں چڑ آئے گا اور بے حد ہی آگے پہنچائے گا چلیے میں آپ سے گف تگو کر کے بےحد ہی اچھا لگا اللہ حافظ
جی خدا حفیظ